ہیلو سالاعلیکم پن
وعلیکم السلام
جی خیریت ہے آپ کی بڑیا الحمد للہ آپ بتائیے آپ کی دعا ہے بس
آ پ کی دعائیں پہ کی کرپا بس
جی بس کھڑے ہو ایسی چھپر آپ بتائیے
میں بھی کچھ نہیں میں بھی بیٹھی تھی تو میں بس بچوں کے ساتھ وہ لگی ہوئی تھی بچوں کو بتانے کے لیے ٹائم کا ٹائم کیوں ضروری ہے
ہاں ٹائم بہت ضروری ہے یہی بتا رہے تھے آپ بھی
جی جی دیکھو ان کو ٹائم کا بھی مہت پتہ ہونا چاہیے دیکھو ٹائم کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے بے فالتو میں اس کو ہی بس میں بچوں کو بی بتا رہی تھی تھوڑا سا میں نے کا بولا کہ ان کی تھوڑی روٹین بنا دیتی ہوں ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کام کوم کا کیسے کام کیا جاتا ہے دیکھو ہاں جیسے ہم ہمارے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے جیسے ہمیں کوئی بہت ضروری ضروری کام ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں چلو اس کو پہلے کر لیتے ہیں جو تھوڑے کم ضروری والے ہیں وہ ہم بعد میں کر لیتے ہیں دیک تو یہ بھی تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا
بہت ضروری ہے اس ٹائم پر ٹائم کا جو ٹائم ہے نا ٹائم کی ویلو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اپنا ٹائم ایسا ویسٹ کر ہیں کبھی گیمس کھیلتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ
جی جی اور ان کو تب اس چیز کا پت چلتا ہے جب وہ ہاتھ سے نکل جاتا
ہاں یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے کتنی بربادی ہو رہی ہے یہ ہمارے ہمارے کوئی نقصان پہنچائے گا
جی جی تب ان کو اتنا ہوتا ہے کہ پھر وہ بولتے ہیں کہ کاش ہم نے تب کر لیا ہوتا
ہاں
جی جی یہی چیز رہتی ہے نا ان کو ان کو بتانا کتنا ضروری ہے کہ دیکھو کیوں ہمیں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے وہ بہت ضروری ہے میں تو بھیھی بس یہی چیزیں ان کو بتا رہی تھی ونک دیکو ہم کیسے ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے بیٹھ جاتے ہیں فون لے کے کیونکہ ہم ہم جسے پڑھنا ہوتا ہے ہم بولتے ہیں چل کوئی نہیں پانچ منٹ کی بات ہے چلا لیتے ہیں اور پانچ کرتے کرتے کرتے کرتے ہمیں پتا ہی نہیں چلتا ہے ہم پانچ کے لے کے دس کہاں مطلب آدھا پونا گھنٹہ کہاں چلے گئے ہیں
ہاں اور یہی چیز جب ہو ہاپٹل میں ہوں گے نا یہی چیز کی ویلیو جب سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں اس ٹائم کو
جی جی جی یہ دیکھو نا ہمارے ساتھ تب ہوتا ہے جب ہم امتحان دینے جاتے ہیں نا تو تب ہمیں وہاں پہ ہو کہ ہرے یار یہ تو مجھے آتا
ہاں ایک بار ہوا تھا یہ سب میرے سے سات ج میں اسکول میں ایگزام دینے جا رہی تھی اور میں کچھ بھی نہیں پڑھا تھا اور میں جب اسکول میں بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ مجھے اس ٹائم پڑھ لینا چاہیے تھا
جی دیکھو تبھی ہمیں احساس ہوتا ہے تب ہم سوچتے ہیں نا جی کہ یار رک جاتی کاش میں نے یہ دو پڑھ لیے ہوتے کاش میں نے اس ٹائم اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا کیا گیا ہوتا وہ بھی چیز ہوتی تی ہے
اس ٹائم دماغ ایسا بھٹک گیا تھا کہ فون فون فون بس
جی جی میں تو خود بڑا پچھتی ہوں جب دیکھو نا ک ٹائم ہم کچھ چیز کرنے بیٹھتے ہیں نا ہمارا ٹائم کو برباد کر دیتے ہیں اس سمے کو ہمار جی تو جب ہم وہئی چیز دوبارہ جب ہم کرنے بیٹھتے ہیں کچھ کرتے تو ہم سوچتے ہیں یار میں نے کیوں کیا میں نے کیوں اپنا ٹائم ضائع کر دیا میں کاش یہ دو لفظ پڑھ لیتی یا میں کاش یہ دو کام کر لیتی تب ہمیں اس چیز کی اہمیت پتہ لگتا ہے تی ہے جب ہمارے ہاتھ سے وہ چیز نکل جاتی ہے
نکل جاتی ہے
آج کل تو ویسے ہی بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں پت نہیں ہے کہ فون ا کے ہاتھ میں آ گیا ہوا ہے بس وہ فون کے حساتاب سے سب ان کا ہوتا ہے اسکول گئے آئے ٹیوشن گے آئے فون دے دو کھیل لیا فون دے دو چھوڑ دیا باہر د چلے گئے بس ایسے ہی کرتے تے رہیں گے وہ
ہاں آج کل کے بچوں کو کیا ہے محنت نہیں کرنی پ پڑتی نا پہلے کے زمانے میں بہت محنت کرنی پڑتی تھی
جی جی پہلے تو سب کچھ کرنا پڑتا
پہلے تو اتنا ٹائم ضروری تھا ان لوگوں کو کہ ہمیں چیز کرنی ہے تو کرنی ہے
جی جی جی اب تو نہیں ہے وہ سس
اب نہیں ہے اب اب بس فون دے دو گیم کھیل لیں گے اسکرال کر لیں گے ریلس وغیرہ بس
جی جی بس اور کچھ نہیں ان کو بس یہی دکھتا ہے کہ کوئی نہیں امی کر دے گی ابو کر دیں گے آپ ہی کر دے گی بس اور ان کو کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں ہے ان کو ان کو پت ہے آپ ہی ہیں ہم ان کو بولیں گے وہ کر دیں گی یہ نہیں نا پتا وہ اپنا ٹائم خراب کر رہے ہیں
ہاں
ہر ہر ایک کے ساتھ نا الگ الگ طرح کا ہمیں ٹائم ہوتا ہے نا جیسے چھوٹوں کا الگ بڑوں کا الگ جیسے ہمارے امی ابو کا ٹائم الگ ہے دیکھو ہم نے اپنا جیسے ہم اگر ہم ایک وہ بنانے ائم کا شیڈیول بنا لیںینا وہ صحیح رہتا ہے دیکو ہم نے ج صبح اٹھنا ہے اٹھ کے اپنا نہا دھو کے
اپنے اوپر والے کی وہ کرنی ہے ہدایت کرنی ہے اوپر والے کی ہے نماز ادا کرنی ہے اور ان سب چیزوں میں ٹائم ہی نکل جائے گا ویسے اگر ہم نماز قرآن کریں نا تو ٹائم نکل جائے گا جیسے آپ اپنے لاوت کرتے تو اوپر والے
جی جی جی کرتے کرتے دیکھو پھر اٹھنا ناشتہ بنانا یہ کرنا وہ کرنا اس میں نہا دیکھو ہمارا ٹائم ہمیں پتہ چل جاتا ہے
جی
اس میں ہمارا ہمیں پتا ہے ہم نے دیکو پورا ایک شیڈیول بنانے کی ات اٹھا میں نے یہ نے کھانا بنایا اس میں میں نے بچوں کو دیا اس میں میں آفس گئی پھر میں نے گھر آنا ہے میں نے یہ کرنا اگر ہم یہ چیز بنائیں نا اپنے ہی ہم ٹائم پہ اٹھے دیکھو آٹھ بجے ہمیں آفس جانا ہے اور رمساد بس اٹھ رہے ہیں وہ تو کوئی بات کا بنی نہیں نا بات وہ تو جی جی
پہ جانا اور اس ٹائم پر آنا ہے اس ٹائم پہ یہ یہ پیریڈ لگےا اس ٹائم پر یہ پہ
جی جی تب تو یہ ہوتا تھا کہ بس فٹافٹ سے کر لو آ جاؤ بٹ
ہاں اب وہ سسٹم نہیں ہے اب تو اسکولس میں بھی فونس چل گئے فونس لے کے جاتے ہیں لو بچے
جی جی فونوں میں چلو اگر تو کوئی کام کی چیز آ رہی ہے نا تب بچوں کو دینا بھی ٹھیک چلو جہاں پہ تم نے کھیل رہے ہیں چلو ہم آپ کو کام کرنے کے لیے دے دیتے دیکھو ٹائم نہیں اپنا گھر ضائع ہونے دیں گے ہم لوگ بٹ بچے وہ چیز کچھ نہیں سمجھتے ہیں وہ ان کو ہوتا ہے کہ کوئی نہیں اب اب دو منٹ کے لیے کچن تک چلی جاؤ اور پیچھے سے یہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کبھی انہوں نے گیم کھیلی اور کبھی انہوں نے کھیل کے بند بھی کر دی یہ چیز ہو جاتی ہے پھر میں بھی بس یہی چیزیں سمجھا رہی تھی کہ بہت ضروری فری رہتا ہے ہمیں ہر ایک چیز بنانا بھیھی میں انہیں سے بچوں کو دھو اب تو چھٹیاں بھی پڑ گئی ہیں تو ابھی میں ان کو یہی سمجھا رہی تھی کہ تھوڑا سا اپنا ٹائم کا شیڈیول بنا لو چلو ایک دو دن تو ٹھیک ہے جیسے اب ان کی تھوڑی سی عادتیں بنی ہوئی ہیں کہ صبح جلدی اٹھنا اپنا سارا کچھ کرنا اب ان کو چھٹیوں میں ساری بگڑ جائیں گی
ہاں جب چھٹیاں ہوتی ہیں نا بچوں کے اسکول کی تو سب کچھ شیڈیول سب کچھ بگڑ جاتا ہے
جی ایک تو ٹائم بھی بگڑ جائے گا دوسرا دیکھو ان کے ساتھ خود کا بھی ہو جائے گا اگر دیکو ہم یہی سب چیزیں جیسے ہمارا گیارہ بجے تک اگر ہمارا ناشتہ خم تمور ہے اگر ہمارا یہی اس کوئی ہمار بارہ بارہ ایک ایک بج رہا ہے تو دیکو ٹائم تو ہمارا خراب ہو
اور اپنا آتے تھے آپ بچے آتے ہیں اسکول سے پھر ٹیوشن پھر یہ پھر وہ ذرا بہت فون چلا لیا چلا لیا
جی میں بس وہی بچوں
لیکن اب چھٹیوں میں کیا ہو رہا ہوگا پورے پورے دن فن پورے پورے گ پورے پورے دن گیمس کھیلنا یہ سب وہ سب
جی جی میں انہیں کو وہی بتا رہی تھی میں نے کہا تم کرو ایسے اپنا شیڈیول بناؤ ایک باری بناؤ میں دیکھ ہوں تم نے بنایا کیس ہے کیا تم نے اس میں مینیج کیا ہے کیا تم نے لایا ہے کس کو تم نے چھوڑا ہے میں پکڑتی ہوں پھر تمہیں وہی بس بنا رہے تھے تو میں نے کہا چ تب تک تم سے بات کر لیتی ہوں تم بھی ایسے ہی کرتی ہو کیا
میں نہیں کرتی ایسا تو ایسا میں کیونکہ میں تو ورکنگ ہوں میں تو جاب کرتی ہوں
جی جی دیکھو آپ کے لیے بھی تو ضروری ہے
ہ ضروری تو ہر انسان کے لیے ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اور لوگوں کو سمجھائیں یہ بات ہے
جی جی آپ نے دیکھو آپ آپ جیسے آپ نے آپ بول رہے ہو کیا ورکنگ ہو نا آپ نے بھی دیکھو آپ نے بھی اپنا ٹائم رکھا ہوگ ہوا کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے مجھے اٹھ کے اپنا نماز ادا کرنی ہے کھانا بنانا ہے دینا ہے کرنا ہے سب آپ نے بھی ایک طرح کا دیکھو مینج تو کیا ہے ناپ نے یہ تو نہیں بولو آپ نے مینج نہیں کیا دیکھو آپ نے مینج کیا ہے تو تبھی آپ اپنے کام بن پائے اگر آپ نے یہی چیز مینج ہی نہیں کی ہوتی تو آپ کا بھی تو ٹائم ضائع ہونا
ج ہوتا ہاں ر سی بات ہے
اپنے جہاں پہ آٹھ بجے تک آ اپنے آفس پہنچنا ہے وہیں پہ آپ اگر ہ ہر روز لیٹ پہنچو گے وہ بھی تو آپ کو بولیں گے نا چلو ایک آدھا دن لیٹ ہو جائے وہ بات الگ ہے اگر آپ روز جی اگر آپ روز روز ہو جاؤ گے تو وہ بھی بات تو صحیح نہیں نا
ب بار صحیح نہیں ہے مینجر نکال جاب پر سے ن
جی جی انہوں نے بولا پھر آپ گھر ہی گھر پہ ہی بیٹھ
ہاں اگر اتنا ہی لیٹ اٹھنا ہے اتنا ہی مطلب سونا وونا ہے نا تو آپ گھر پہ بیٹھیں آرام سے سوئیں
جی جی انہوں نے تو پھر یہی چیزیں بولنی ہیں
اب جو جاب کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا تو ان وہ اپنا ٹائم کا بہت بہت بہت پابند ہوتے ہیں
جی جی ان کو تو ہر ایک چیز میں اب کام چاہیے اب دیکھو جنہوں نے کام لینا ہے نا انہوں نے تکلیف بھی دینی ہے انہوں نے تو بون ل کہ ہاں بھائی ہم ہمیں کام کر کے دو پورے ٹائم میں کر کے کہ دو وہ تھوڑی ہے ہمارے دیکھو وہ نہیں رکیں گے ہمارے لیے اور ٹائم نے ہمارے لیے نہیں رکنا ہے ہم نے ٹائم کے ساتھ چلنا ہے اگر ہم جی
دوری کرتے ہیں کیا کیا نہیں کرتے کیوں کیوںکہ پیٹ بھرنا ہوتا انیں اپنا
جی جی وہ بات تو ہےاں بس یہی ہے کہ بس میں ابھی بچوں کو یہی سکھا رہی تھی ٹائم کا ہی میں نے کہا چلو ٹائم کا یہ بتا دیں ٹائم ہی بہت ضروری ہے بس یہی سب کچھ چل رہا تھا پ کا چولہ جی جی چلو مجھے بھی اچھا لگا تم سے بات کر کے تم نے بتا دیے مجھے کہ مطلب کیسے کیسے کریں اس کو تھوڑا مینیج
ہاں ایک دوسرے سے نالج ہو جاتی ہے کہ ٹائم کی آپ کو بھی ویلی و ہو جائے ہمیں بھی ویلیو ہو جائے
جی جی میں تونی کو یہی بتا دوں گی اور ان سے ابھی دیکھتی ہوں انہوں نے کہ آپ بنایا ہے آوازیں لگا رہے ہیں مجھے میں دیکھ کے آتی ہوں انہوں نے کیا بنایا اور اچھا لگا
جی آپ سے بھی
جی جی ٹھیک ہے پھر ہم کرتے ہیں خدا حافظ